وعلیکم السلام ٹائم بتاتا اس میں کال کا
ہاں دس منٹ کچھ سیکنڈ ہونا چاہیے
مطلب تیرے موبائل پہ دکھا ہے کیا اوپر ٹائم میرے کو تو نہیں دکھ رہا ٹائم
ہاں اسکرین پہ میرے دکھ رہا ہے کچھ ہاں آئسکرین پہ دیک
اچھا میرے کو کیوں نہیں میرے کو نہیں دکھ رہا ہے ٹائم بولنا میرے کو ٹائم ہوئے گا پھر
ہاں کچھ شاید ہوگا اسکرین کا کچھ ہوگا یا پھر کچھ ایپ کا کچھ ایسی کچھ ہوگا مسئلہ نیٹورک کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے نا
بارش تو دیکھ کتنی آ رہی ہے اس میں کیسا نیٹ ورک آئے گا
ہاں وہی بارش کا ہی وہ ہے بہت مسلا ہے بہت بارش ہے کام ایم پہ جارے گھر میں اسکول نہیں کام نہیں
ادھر ہاں یہ بھی م یہ بھی تو کتنے دن سے چار پانچ دن سے گھر میں بیٹھے ہیں
سے ادھر ہی پیچھے ہے نا میری اپنے تیرہ نمبر ہے نا یہ لائن میں ہی ا میں اما کے گھر پہ ہوں نا ابھی ہاں ہاں تو وہ اشذ عربی پڑھنے جاتا نا جدھر
ہاں
وہی پہ اس کو بھی صفیہ کو عربی اور ٹیوشن دونوں لیتی وہ ٹیچر
اس کے اسکول میں نا آفرین کی لڑکی بھی ہے نا
ہاں وہی اسکول میں ہے ا پھر وہی ٹیچر ہے نا یہاں پہ ٹیوشن لیتی ہے اور عربی بھی پڑھاتی ہے اور ٹیوشن بھی دونوں تو عرفان بھائی کا لڑکا ہے نا چھوٹا والا
ہاں ہاں ہاں
وہ بھی وہاں پہ ہی جاتا ہے عربی پڑھنے کے لیے ٹیوشن ہاں ٹیوشن کا تو بھابی نہیں بولتے نا تو ٹیوشن پڑھنے کے لیے وہ ادھر ہی ہاں تو وہ عرب پڑھنے میںں جاتا پھر میں نے صوفیا میری بیٹی کو ہے نا ٹیوشن اور عربی دونوں وہی پہ لگا دی آج ہی بھیجی ہوں سمجھو میں کیونکہ کہ آج دو دن سے سیٹرڈے بھی اسکول نہیں بھیجی تھی بارش کی وجہ سے
ہاں
اور یہ ا تو اتے مسئلے وہ ادھر پہ ہمارے تلک نگر میں نہیں کہ جھاڑ گر کے بس
ہاں چمبر کا نہ
تا آ ہاں میرے جو گھر ہے نا اس میرا جو سسرال کا گھر ہے نا اس کی تھوڑا یہ طرف میں سمجھوں تلک نگر اپوزٹ میں ایسا ہو جاتا ہے
وہی ابھی عشرت بھی بول رہی تھی اس کے گونڈی میں بھی بولے چار ملے کے بلڈنگ ہے ایک سائڈ دھس گئی پوری
پور میں بھی گرا اور عشرت نا بارہ نمبر روڈ پہ رہتی نا تو سر دس نمبر روڈ پہ گھر گرنے پہ ہے بالکل
ہاں بولی میں نے دیکھی بھی ایسا دس دھس گیا نا ایک سائڈ سے بے دیکھے بھی گھر کو
ہاں وہ ڈھسنے کی وجہ سے وہ لوگ نے کیا کرے ہیں خالی کر کے توڑ رہے ابھی اس تو کیونکہ وہ گرے گا تو پھر دوسروں کا نقصان ہوئے گا نا اس کے لیے ہوں بہت بہت مطلب بارش آ نہیں رہی تھی اور جب آئی ہے تو
وہی نا وہی میسج آتے نا سب لوگ دعا کر رہے تھے اللہ تعالی بارش بھیجو اللہ تعالی لے ڈبو مرت جاؤ
ہا ہا خوب بارش ہوئی ہے پھر
کنٹینیو چالو ہے لیکن یہ سب کام دام اپنا پورا رک گیا ہے میرا بھی گھر میں بچے لوگ بھی جاتے ہیں آدھا سامان لاتے آدھا نہیں لاتے
ہوں نہیں تو ضروری ہے ابھی وہ بھی ضروری ہے بارش بھی ضروری ہے دھوپ بھی ضروری ہے دونوں چیز
تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی
بہت زیادہ مطلب ٹائم دھوپ تو اتی تھی سمجھو اپریل مئی سے تو دھوپ کا تو کوئی گرمی کا تو کوئی مطلب ٹک ہی نہیں تھی گرمی اچھی خاصی تھی کیونکہ اے سی نہیں ہے نا میں ہم لوگ کے گھر میں تو اچھی کہا سے معلوم پھر بھی پ مطلب وہ لوگ پہلے گئے نا اما پھر ابا یہ لوگ سب ہاں
آتی نا تو
ہاں میں نہیں آئی میری اس دن نا مجھے میرا گھر تیس تاریخ کو خالی کرنے کا ہے اٹھائیس تاریخ کی شادی ہے اب میں پیکنگ وغیرہ کروں گی تو میں انتیس تیس تک سامان اٹھا سکتی تھی نا چوتھے مالے کے
ہاں وہی فیروز بولا تھا اس دن سب کو بالکہ ہم لگ ادھر چلنے شفٹ ہو جائ گے تب وہ ادھر آ جائے گی
تو پھر میں تیس تاریخ کو ادھر پہ آئی اپریل کی اپریل کی تیس تاریخ کو آئی اور وہ لوگ مئی کی اکیس تاریخ کو گئے کیونکہ اس کی وائف نہیں تھی نا ادھر پہ وہ گاؤں میں تھی ہاں وہ گاؤں میں تھی تو جب تک وہ ادھر تھی تو سونے وینے کا ٹینشن نہیں ہو رہا تھا جگہ ہو جاتی تھی
اچھا ہاں ابھی کے لڑکی ہوئی ہے نا ابھی واپس الہ اللہ ہو اکبر
دو لڑکی ایک لڑکا
ہاں تو ادھر سنبھالنے کے لیے کون ہے ادھر کیسا کرے گی سب ا کےلے وہ
کرتی ہے ابھی جو بھی ہے کرتے رہتے بچے مست سنبھال لیتے اچھا خاصا ہے نا گود میں لے کے چھوٹے چھوٹی والی تو دن بھر اما بھی بیٹھنے والی ہوگئی نا سات مہینے کی پورا دن ہاں پورا دن ہے نا اما کو نہ لے کے نہ بیٹھے رہتے اپنا وہ کام کرے گی جب تک اور وہ بھی مگن پھر اس کو بھی اما چاہیے اما کے پاس ہی رہتی زیادہ
ادھر ایسا نہیں کام والے ملتے نہیں کیا
ہے کام والے تو بولے کام والے کو لگا دیتے بول کام کرنے کے لیے تو اس کی ابھی مین تو کیا ہو گیا من میں پہلی بات تو جب ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے نا تو ہم کتنا پورا اسکول کی چھٹی تھی نا یہ وجہ سے ہم لوگ ادھر ہی تھے جون تک پوری اسکول کی چھٹی ختم ہوئے تک ہم لوگ ادھر ہی تھے ہاں عشرت بھی ادھر میں بھی ادھر جب ہماری اسکول کھلی تو ہم
ادھر ہی ہے بولے آ جاتو بھی آ گھر پہ تو آ کبھی
ہاں وہی تو جا کے آنے کا اچھا لیا ہے گھر ماشاء اللہ نہیں نا ابھی وہی کرنے کا ہی تھا اس کو لیکن وہ فرنیچر کا کام پورا ہوا نہیں تھا سیفٹی ڈور باقی تھا تو وہ سف یفٹی ڈور ہوئے گا تو کروں گا بول کے سوچا تو پھر محرم شروع ہو گئے تو پھر بولے د محرم کہ دس دن بولے نہیں کرنے کا پھر وہ محرم ہوتے ہوتے بارش شروع ہو گئی
بارش ابھی تو
ہ بولا سب کو بلانے کا ہے میر کو سب کو کرنے
نہیں وہ ہی بولا آیا تھا نا تو پہلا وہی بولا بولا ان شاء اللہ میں کروں گا کرآن کہنی نا تو تم لوگ سبلگ کو بلاؤں گا سب آنا آنا
بلائے گا ہاں ب وہ ایک دم فل پلاننگ میں ہے اس کو لیکن بارش کی وجہ سے شاید نہیں کر رہا کہ مطلب پریشان ہوئیں گے نا لوگ ہاں نہیں ویسے ا وہاں پہ کچھ پے گھر ویر سب بڑا ہے اور اپنا آپس میں جو ہے سب کو بلائے گا نا وہ
یہ لوگوں کو کے آنے جانے میں تکلیف ہو جا گ
ہاں وہی کھانا ہی نہ کھلانے میں بھی پریشانی اور پھر لوگوں کو کو ادھر سے مطلب دور پڑ رہا ہے نا جانے آنے نہیں کی بھی تو ہاں دو گھر ہے ایک مطلب ایک ایک توہ جو ہے نا چھ سو دو چھ سو ہاں چھ سو دو ہے نا اس میں وہ ٹو بی ایچ کے ہے تو وہ اب یہ لوگ رہ رہے اور جو ون بی ایچ کے ہے نا سامنے والا وہ لوگ نے مطلب کیسا رینٹ پہ کیا یا کیسا کچھ کو کیسا دیے پتہ نہیں مطلب دے دے ہاں وہی یوز ہی نہیں مطلب نہ وہ وہ بھی ب ہاں تو وہی بولے یوز ہی نہیں ہے تو پھر مطلب نہیں ہے بول کے شاید رینٹ پہ دیا کیسے دیا ہم لوگ کو بتاتا نہیں نا کچھ بھی
ہاں۔ ہا۔ ہ۔ ہ
کچھ نہیں بتاتا ہم لوگ کو ہاں وہ اپنی اپنی مطلب ہم لوگ کو جو دینا لینا ہمارا جو حق ہے وہ دیتا لیتا بھی ہے لیکن وہ بتاتا بھی نہیں ہے کیا میں ایسا کر رہا ہوں ویسا کر رہا ہوں گھر لے لیا گھر جا کے دیکھا کرا سب کرا بولا دعا
ہاں مطلب ہاں ایسا جب ہم لوگ ادھر آیا تھا کبھی نومبر میں تبھی بولا تھا ایسا کہ دعا کرو میں گھر دیکھ رہا ہوں مطلب تلو جا میں ادھر ہم میں دیکھ رہا ہوں دوولے دو گھر مطلب دعا کرو کہ میرا ہو جائے
ہاں تو مجھے بولا تھا تو میں بھاڑے سے رہ رہی تھی نا تو میں کو دیکھ تھا چار مالے چڑھ رہی اتر رہی پریشان ہو رہی تو میر کو بولتا تھا تو بولتا تھا دعا کر گھر مل جائے گا نا یہ گھر تیر کو دے کے چل جاؤں گا تو ادھر آرام سے رہنا پھر ایسا بولتا تھا میں سب تو ہاں ہاں نہیں کرتا کیوں بولنے کا جھوٹ مطلب ہر پریشانی میں کھڑا رہتا ہے ہم لوگ کے ساتھ میں ہم لوگ کے ہسبینڈ لوگ الحمد للہ کمانا کھانا ہاں نہیں نہیں عشرت کا تو سمجھ لو
بھولا بھالا عشرت بھی بھولی تھی عشرت بھی بھولی تھی وہ ایسا نہیں بولا کہ میں دیک کرتا ہوں خالی بولا دھیان رکھتا ہوں بولے عشرت کا جو ہے تھوڑا خرچہ پانی کا کر لیتا ہوں
کا پھر اس کے بعد افروز کے لڑکے کو بھی اپنے ساتھ میں ایسا رکھا ہے اس کی بھی پگار پانی برابر ٹائم پہ
یا تبھی اس کا لڑکا گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس کو تکلیف رہتی
ہاں اور پھر اس کو معلوم ہے کیا مطلب میرے کو سامنے سے تو کوئی بہن لوگ بولیں گے نہیں کہ ہم لوگ کو یہ تکلیف ہے پتا نہیں کوئی بولے نہیں بولے میں نہیں بولتی ہوں لیکن کب بھی تو ابھی ان کی طبیعت خراب میں نے کبھی بولی نہیں ہاں میں نے کبھی بولی نہیں وہ خود منہ دیکھ کے پوچھے گا کچھ تکلیف ہے کچھ پریشانی ہے تو میں تو بھی میں بول دوں گی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ تکلیف نہیں ہے پھر بھی نا بولے گا پھر کیا کرے گا اماں کو پوچھے گا ہاں پھر اماں کو پوچھے گا پھر کیا کرے گا کس کسی کو بھی اماں کو یا کسی کو بھی پوچھے گا کچھ بات ہے کیا ہے کس کو بھی ایک دوسرے کی کہ عشرت کی کچھ بات ہے تو میرے سے پوچھے گا عشرت کو کچھ پریشانی ہے کیا آفرین کو کچھ آفرین کی ہے تو میرے کو پوچھے گا مطلب ڈائریکٹ پوچھے گا تو نہیں بول تے نا تو وہ ایسا پوچھ کے پھر
بولتی تک سب کے گھر میں نا سب کو اپنی اپنی پریشانی رہتی میں اپنا ہی سنا کے کیا کریں گے تو سب کے گھر میں کچھ نہ کوئی کتا بھی خوش رہ کچھ تو رہتا ہی ہے
ہاں کچھ نہ کچھ تو مطلب اللہ نے
رہتا ہی لگا ہی رہتا ہے رے بابا
ہوں وہی کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے تو پھر وہ حساب سے نہیں بول اور وہ خود ہم لوگ سوچتے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہمارے ماں باپ کو اتنے اچھے سے دیکھ رہا ہے تو پھر اوپر سے ہم لوگ بھی اپنا کیا کو گانا گانے کا کیا ہماری یہ پریشانی ہے ہو پریشانی لیکن اللہ کا شکر
گندا لگتا ہے بارش میں
ہاں نہیں ابھی کام ان کا ہے لیکن کیا ہے معلوم ہے ہاں گئے تھے وہ مانکپور تک گئے ٹریفک ادھر مانک پور میں وہ ملبہ گر گیا نا وہاں پر گے ان کا اللوے میں کام
تا گر گیا نا
ہاں ہاں تو وہاں تک گئے پھر اس کے بعد میں ان کا بولے بہت ٹرافک بھی ہے ادھر پہ اور پھر آنے کے ٹائم بھی پتا نہیں کیا مسئلہ رہے گا روڈ ویڈ بند رکھیں گے کیا کریں گے
ہاں نہیں میں آج تو ویسے اسکول سے آ گیا تھا نوٹس سب بند ہے تو روڈ
اب ہوئی نا ان کی تو وہ کیا کرے ریٹن آ گئے بولے ابھی وے اللوے میں ہے
یہ بھی جانے والے تھے میں بولی جانے تو ریڈ الرٹ سب سب بازو میں ریڈ الرٹ ریڈ الرٹ آ رہا ہے مت جاؤ آج جانے دو ویسے بھی گھر میں ہی تین کیا گھوم سکتی بارش میں
ہاں وہی تو بارش سے نہیں نکلنے مل رہا ہے ہاں وہی تو بارش سے نکلنے نہیں مل رہا ہے نا وہی حساب سے گئے اور پھر ریٹرن میں آ بھی گئے